ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہاں جی میں ٹھیک آپ کیسی ہو
جی
جی بس آپ بتاؤ آپ کیسیے ہو سب بڑھیا آپ بتاؤ اور کیا کر رہے ہو کام شام کیا ختم
ہاں کم سےم ہو گیا خترمہ پیسے ہی ہے
اچھا اور بتاؤ کھانا وانا پکایا بس میں موبائل یوز کر رہی تھی بیٹھی تھی
اچھا ٹھیک
اپ کو پتہ م کو کاری آ پہین آئی نہیں رٹ تاسک مجھے خالی لمٹ دکھا رہا ہے خالی لمٹ
تو ان کو کر رہا تھا نا کسٹمر کسٹ کسٹمر کیئر کو کر رہا تھا نا کال وہ بتاتے کیا
مجھے نہیں ہے ان کسٹمر کیئر کا نمبر
وہی اوپر واٹس ایپ پہ ہی ہوتا ہے ادھر میں بھی پتاو میں دکھاؤںی کوئی بات نہیں
اوپر سے قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے میرا
اچھا
کیا کروں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا
کیوں اتنا قرضہ لیا آپ نے
ارے میری بہن کا قرض ہے مجھے ادھر ادھر کا نہیں
اچھا ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بہن کا ہے تو
یا تو وہ دس دکانداروں سے بڑ کے ہیں
ہوں ہوں
مجے میری چھ جی نے پا جیسے یہ پتہ نہیں کہن ہنسل شیخوں کی ہے
ہ ہ
قسند میں اس نے مجھے پاگل کر دیا اتنا چل رہاتے انسان کو اتنا عجیب لگتا یہ چللانا آج کون چلا تا ہے ذرا آپ یہ مجھے بتاؤ
کوئی بھی نہیں کوئی بات مت لو ٹینشن
آپ کے لیے بولنا ایزی ہے آپ کے یہاں کوئی چلا تا ہے اس لیے
نہیں نہیں ایسا سب کچھ نہیں
مجھے اتنا من ہو رہا ہے وہ آتے کیچمنٹ کے لیے ہی اف کیا ہوتا ہے ان کا
اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں وہ بھی آئیں گے اپنے ٹائم پہ سب چیزیں ہوتی ہے
ہاں اور کیا بس بند ہے کوئی ویٹ کرنا ہوتا ہے
ہاں
اور بتاؤ
ا ٹائم آتا ہے پھر ہو جاتی ہے ساری چیزیں ٹھیک
ہاں اور کیا
بس ٹھیک ہے آپ بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے
سب بڑھیا ہے آپ بتاؤ آپ کیسی ہو آپ آتی نہیں ہوں اب یہاں پہ
ارے گھر پہ اتنا کام ہوتا ہے کیا ہی بتاؤں میں آپ
اچھا اچھا
ہوں
چلو اچھی بات کام مے ہی رہو
ہوں فرصتی ہی نہیں ملتی بائی گاڈ
اچھا
اور
دیکھ کہیں نا پانچ دس دن کے لیے چلے جاتے
نانی حال جانا تھا
جاتی لیکن ماما نہیں چھوڑ رہی ہے بول رہے ایک ساتھ جائیں گے لیکن وہ ایک ساتھ والا سین کوئی اور نہیں رہا بہن کو بولتی ہوں وہ بولتی ہے چلو کال جائیں گے ہو جا ریڈی پھر کل میں ہوتی پھر بولتی چھوڑو نا آپ کبھی اور جائیں گے پاگل کر دیا نا مجھے بہن نے بھی
اچھا ٹھیک
ہاں وہ بھی مت مانتی ہی ہے
ہ اس طرف اس کو کہتے ہیں زندگی جانڈ ہوا پھر بھی گمنڈا وا
ہاں اس کی زیادہ ہی جانڈ ہو گئی اس نے میری زندگی بھی جانڈ کر دی اگر ہم جاتے پھر وہاں سے بھی پکنک جاتے یا گھومتے یا اسکوٹی پہ ہی چلتے گیڑیاں مارتے مانتی مت ہے یہ میری بہن اگر وہ بولے گی نا گھر پہ کہاں جانا ہے اس کو کچھ نہیں بولیں گے بولیں گے کہ یہاں جاؤ
اچھا
میں بولتی ہوں مجھے سب کو پہلے منانا پڑتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں ہیلو ہیلو کی آواز نئی آ رہی ہے ہیلو ہیلو ہیلو آپ کی اواز ہی نہیں آ رہی ہے ہیلو
ہلو
ہاں ہاں بولو آواز ہی نہیں آتی ہے اس کو نیٹورک ایشو ہے بولو میں نے بولا بولو بولو
میں نے بولا اکیلے نہیں جا سکتی ہو
اکیلے جاتی لیکن مجھے ماما مت چھوڑتی ہے وہ بولتی ہے ایک ساتھ جائیں گے اب اگر میری بہن مانتی نا کمینی لیکن وہ منواتی نہیں ہے ان کو کیا ہو جاتا اس کو اگر ہم چلے جاتے
کیا پتا بچاری کو حساب ہوگا نہ ہوگا
ا ہو ہو ہو ہو ٹو ہنڈریڈ روپیز لگ یں گے وہاں تک تو اب کون سا اس کو ایک کروڑ جمع کرنا ہے
کل یہی نہیں سوچنا ہوتا ہے
اب کیا آپ کو کو ساتھ بھی دینا ہے
مطلب ہوتی ہے نا ایک پریشانی ہوتی ہے
ذرا آپ کو زیادہ ہی پریشانیاں ہوتی ہے
ایک ہی چیز ان کا نہیں سوچنا چاہیے ایک ہی سائڈ سے
آپ کو کیا دیکھ لیا آپ نے ایک ہی سائڈ کیا سوچا اس نے اس اسٹریس فل لائف سے نکل جا رہی ہے اس میں کیا کروں میں آیی کانٹ ڈو اینی تھنگ میں سوچ رہی ہم بیچ کلر کریں انو گولڈنش کریمش گولڈن کریں گے روم کو پھر لگائیں گے استٹک سے پنک کلر کا کچھ لائک ڈیکور ویکور وہ لائٹننگ
اچھا
ہاں
ہاں اچھی بات ہے کرو
میں تنگ آ گئی
کیوں تنگ کیوں اگئی
اس زندگی سے
ہوں اتنا کیا ہو گیا زندگی میں
بہت بہن کی بیٹی یہ بھی جنگلی اس کی ماں بھی جنگلی اچ جاؤ آٹھ دس دن کے لیے کہئی ٹرکنگ پے جاتے
بس آپ کو صرف گھومنا ہے اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہے آپ
مجھے فائیو تھاؤزینڈ روپیز چاہیے تھے میں اپنا کام کا وہ اسٹارٹ کرتی لیکن میں نے جیجو کو بولا اس نے بھی نہیں دیا میں نے ایک دو کو بولا انہوں نے بھی نہیں دیا اب میں کیا کروں
کچھ نہیں کیا کرو گی بیٹھے اور جو چپ کرتی
تنگ کیا ہے بہت
ہوں وہ تو ہے گرمی ہے
اس گرمی کی وجہہ سے ہے نہ کہ پتہ ہے نہ کر پتہ ہے نہ کچھ
ہوں گھر میں کو کچھ نہیں انسان بھی کر سکتا ہے
ہ اور
گرمی بہت ہے بس ٹھیک ہے آپ بتاؤ
میں کہیں دور جانا چاہتی ہوں پتا نہیں کیوں مجھے ایسا کیوں
جب میں تنگ آتا ہے نا گھر پہ فری ساری چیزیں ہو جاتی ہے
اور کیا میری بہن بھی مت مانتی ہے اس نے مجھے پاگل کر
اب زیادہ
پہ جائیں گے اور وہاں سے آدھے تک لے جاتی ہے آدھے سے بولتی ہے چلو واپس
ا ہاں
اگر ہم و ا ک پہ نکلے تو پورا نکلیں نا وہ آدھے راستے سے مجھ واپس لے کے آتی ہے
اچھا کرتی ہے گرمی پتہ ہے کتنی ہوتی ہے وہاں سے
پھر میں میرا روم ڈیکور کرتی میں میں اب روم ہی توڑ دیتی
اچھا اب آپ کو فرسٹریشن آئی تو اب آپ وہیں سے نکالو گی ایان ب تو توڑ پھوڑ دو
پڑو گے یہاں پہ کچھ فون لا ہے کیا پھر وہ اپنی جیب سے نکالنا پڑے گا نا مسئلہ وہی ہے
اچھا
میری ماں پھر مجھے اچھے سے توڑے گی
ہوں پیسے ہے تو کرو پیسا ہے تو کرو
ایسا بولتا ہے
ہ اور کیا بولتا ہے اووو
ہ اور کیا
ایسا بہت بڑھیا بولتا ہے پتا نہیں تین ہزار شاید کہ دو ہزار
اچھا بیچتے ہیں ہے نا
ہاں ویسے ہاں ضرورت ہے ابھی پیسوں سے
اور کیاتے پیسے انسان انیں سے ہی کرتاب کچھ
ہمم مجھے بھی پیسے ضرورت تھے وہلہ
اور کیا یار انسان تنگ رہتا ہے بنا پیسوں کے بھی میں پگل ہورہی ہوں جاؤں گی بس ٹھیک ہے بتاؤ تھوڑو کرتی ہوں میں کال ہا
ٹھیک ہے آپ کرو واپس